یا تھا آپ کو
میرا بچا تھا نا وہاں اندر پتہ میں اسے کیا میری بہن کو کچھ وہ مجھے بلا رہی اسے کیا کیا مجھے
اچھی بات گیا ہو ہو ہو
اصل میں لاڑ پیار لاڑ ہو جاتا نا زیادہ بچوں کو تو ما پھر نہیں وہ دیکھیے کتا تیز ہو گیا ہے میرا بیٹا سب کو مار رہا ہے
ہاں یہ تیز آج کل کی سب بچے تیز ہے
میری بیٹی ہے نا ابھی ایک سال کی بھی نہیں اگر آپ دیکھو گی نا وہ کتنی تیز ہے اللہ کی کسم بھائی سے بھی زیادہ تیز ہے وہ
سب تیز ہے آج کل
اور کیا پتہ نہیں بچوں کو کیا ہو گیا ہے میں کل میں تھی ادھر گئی تھی کہیں پہ ادھر بول رہی تھی ایک اور اکثر بول رہا بولا کہ بچے سب تیز ہو گئے لیکن ہو گئے ہے موبائل کی وجہ سے
ہاں یہ فون چلا تے ہے نا میرا بھانجا برابر ویسے ہی بات کرتا ہے جیسے فون پہ بولتے ہیں نا اوںی نانو اوںی یے اور اس کو کشمیری آتی ہی نہیں ہے یے مثلا ہے
ارے یار یے کیا ہوگیا اور باپ
وہی وہی وہی برابر جو جو یے فون پے سنتے ہیں وہی بولتے ہیں اور ایک بات ہے نا ان کو کشمیری اب آتی ہی نہیں ہے
نہیں میرا بیٹا کرتا ہے اچھے سے حم لوگ کو آتی ہے لیکن اس کو کشمیری بھی آتی ہے اردو بھی آتی ہے کیونکہ یے جی میں جب یہاں پے نہیں تھی تو ان کی ماما بھی کرتی ہیں نا کشمیری میں ہی بات کچھ بھی کرتا ہے ویسے ہی تو اس کو اچھے سے آتی ہے کشمیری بھی اور اردو بھی
ہاں حیا اور ایدھا کو نہیں اتی
حیا کو آتی ہی نہیں ہے
نہیں اس کو نہیں آتی
ہمم لیکن اصل میں آنی چاہیے
ہاں کشمیری تو یے تو ہماری مادوری ٹانگ ہے
اور کیا
ہمیں سیکھنا ہے آج ہر کوئی گرم کیے بارے میں بول رہا ہے
اور کیا لیکن گرمی ہے بھی خطرناک
کھانا کتنے بجے کھاتے ہو شام کا
لیٹ کھاتے ہم میرے سسرال میں بھی لیٹ ہی کھاتے وہ دکان پے ہوتے ہیں نا ہم ادھر بھی گیارہ بجے یہاں پے ہم اتنا لیٹ نہیں کھاتے لیکن آج ہم یہاں بھی لیٹ ہی کاتے دس بجے ساڑھے دس بجے لگ بھگ بارہ بجے تک سوتے ہیں یہاں بھی وہاں بھی ہاں
یے ایسے ہی سوتا ہے آج ہر کوئی پتہ ہے میری بہن کے سسرال والے ہے آ ونٹرس میں نو بجے تک سو جاتے ہیں ہمارا روٹین ہے ہم نو بجے تک کبھی نہیں سوئیں گے ہم پھر سے جا ہم گیارہ بج ہاں لیکن آج ہے نا پھر سامر پہلے ہی وہ شاپ سے دیر سے آتے ہیں وہ بھی سا ڑھے گیارہ بارہ بجے پھر بچے کھیلتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا بارہ بجے تک سو جاتے ہیں ہم بھی تو بارہ بجے تک سو جاتے ہیں
ہم بھی وہاں پے اتے دس ساڈھے دس میرا ہسبینڈ
اوکے ابھی پتہ نہیں وہ کب آئے گا
اور کیا وہاں پے آتا ہے میرا دیور بھی ہسبینڈ بھی دس بجے کبھی آتے ہے وہ ساڑھے دس بجے وہیں سے ایک بار میرے سوسر نے بولو وہ صبح جلدی اٹھتے ہے نماز کے لیے لیکن پھر وہ پھر سے سو جاتے ہیں میرے ساس سسر پتہ ہے کتنے بجے اٹھتے وہ دس بجے اٹھتے ونٹر میں وہ برابر گیارہ بجے اٹھتے ہیں ساڑھے دس بجے اٹھتے ہیں صبح ہاں ہاں وہ کہا مجھے ہوتا ہے میں ادھر سے تنگ آ جاؤں وہاں پے سب سوئے ہوتے میں ہی اٹھ جاتی ہوں میں پھر چائے بناتی ہوں چاول بنا کے رکھتی ہوں اگر کوئی سبزی ہوگی وہ بناتی ہوں میں کر تب تک میں باہر آنگن بھی دھوتی ہوں وہاں پے کوئی نہیں اٹتا ایسبس
بات سوتے ہیں ماما صبح سویرے ہی آنگن دھوتی ہے مطلب بات ہوتی ہے صبح پانچ بجے لیکن یے کیا کہتے ہیں اسے ہم پھر ساڑھے آٹھ بجے آٹھ بجے اٹھتے ہیں
وہ کہاں وہ اٹھتے ہے دس بجے گیارہ بجے میری ساس تی ہے برابر ونٹرس میں گیارہ بجے
اتنی دیر تک کیا کرنا بستر میں جیسے بیمار ہوتے ہیں ہم اتنی دیر نہیں رہتے بستر میں ہاں ساڑھے آٹھ بجے آٹھ بجے ہم اٹھیں گے بس وہ کچھ دن پہلے نہ مجھے لیٹ ہوا تھا ماما اٹھ گئی میں دس منٹ کا ناؤ اٹھ گئی مجھے اتنا میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تھی مجھے اتنا برا لگا خود کوئی میں نے بولا مجھے پہلے ہی جگا لیے تھے میں اٹھ جاتی
اور کیا ہمیں مجھے خود کو میں اتی پھر میں کرتی ہوں پھر میں کرتی ہوں نا یہاں پے فون گھر میں صبح مطلب کوئی ہوتا ہے پھر میں فون کرتی ہو ہمسا جان کے لیے
ہے
پھر مجھے ماما بولتی ہے آپ کے گھر میں بولتی ایسے میں اٹھوں یہاں پھر باقی سب سوئے ہیں پھر وہ بولتی تہمیں کیا کرنا تھا پھر تم بھی سو جاتی میں بولتی ہوں مجھے کہاں مجھے اچھا ہی نہیں لگا
نہ ہاں سچ ہیں انسان سوچھتا ہے رات آنے کے بعد دن کب ہو جائے گا
آپ کو پتہ ہے جب میں صبح پاتھ دھوتی ہوں نا میری ساسو ماں اٹھتی نہ بولتی ہے بارش ہو رہی تھی میں بول رہی نہیں ممی بارش کہاں ہو رہی اچھا سے تم دویا ہے بعد میں بولتے ہیں اوپر سے وہاں سے دھوتے نہیں ہے کبھی میں میں آئی تھی پچھلے سال گھر ڈلیوری کے لیے میں گئی نا دس مہینے کے بعد اگر آپ دیکھو گی نا وہاں پے آنگن کیا حال تھا میرے اللہ وہ آنگن لگ ہی نہیں رہا تھا اللہ کی قسم جیسے سڑک ہوتی ہے نا اس سے بدتر ہو گیا تھا وہاں پے
ہاں وہ تو ہمیں مطلب ہمیں مطب ایسے اچھا لگتا ہے
وہ دو تین دن کے بعد کیا جھاڑو لگاتے ہیں آنگن میں چار دن کے بعد
یہاں تو اگر یے یہاں تو اگر دن میں بارش آ جائی پھر دوسری بار ہم پارتھ ہوتے ہیں
اور کیا ایک تو ہم دوھتے اوپر سے ہم پوچھا مار سارے پاتھ میں وہ کہاں ہے وہ
اتے ہیں با جھوٹ کیوں بولوں ماما دھتی ہے پھر کچھ کرتی ہے اسی سے اور آج خود بھی ہو جاتا ہے لیکن پوچا نہیں مار
نہیں ہم پوچھا مارتے ہیں کیونکہ
اس سے تو خھمبہ صحیح ہو گئی
اور کیا ہمیں عادت ہے ہمارتے سارے پاتھ میں پوچھا یے ہمارے یہاں پے مطلب سیمینٹ ہے اچھا ہے ہی نہیں ایک ہی سیلوپ میں بائے پر اس کو لگے گا ہی نہیں اب جو خالی دھو تے ہیں نا جیسے اس کو وہ کیا بارش گر گئی ہوتی ہے ہمیں آتا ہی نہیں ہے ایسے فارا ہم روز دیتے ہیں اس کو پوچھا
نہیں اس سے کمر میں پین ہو جائے گی نا وہ کتنا بڑا پاتھ ہے
چھوٹا ہی ہے اتنا بڑا بھی نہیں آپ کے چھے تھوڑا بڑا ہی ہے
ہمارے سے پھر بھی اتنے میں پوچھا کرنا
آپ جب ہم میں مطلب میں گدس نا روز پوچھا میں ٹھیک تھی مجھے لگتا ہے جتنا کام کرتے نا اتنا انسان ٹھیک رہتا ہے
ہاں کام کرنے سے انسان ٹھیک پتہ ہے یہاں پہ نا آپ شاید جانتی ہو ان کو یہ نا ہمارے ہم سایہ ہے یہ جی اسکو بولتے ہیں یہ کس نے بولا مجھے ڈاکٹر نے بولا ہے آپ کو ڈسکس ہے آپریشن بھی ہے اگر آپ بستر پکڑو گی تو آپ بستر کی ہی ہو جاؤ گی اس لیے اٹھو دماغ سے نکالو کام کرو اس کی بیٹی بھی نہیں ہے اس کے بیٹے دو ہے ایک ٹویلتھ میں پڑھتا ہے دوسرا شاید فرسٹ ایئر میں پڑھتا ہے چھوٹے ہیں ابھی لیکن یہ اکیلی تین منزلہ مکان ہے ان کا دو منزلہ مکان اکیلی لگی پڑی ہوتی ہے اتنی اس نے کہا مجھے خورشید ڈاکٹر خورشید نے بولا ہے کہ کام کرو گی تو ٹھیک رہو گی
ہاں وہ تو ہے سچ میں ہے کام سے انسان ٹھیک رہتا ہے
مجھے لگتا ہے بستر بستر ہمیں جیت تا ہے پتا جب مجھے یہ ہوا نا لیگس میں یہ پروابلم میں نا میں جب باہر سے آئی نا تو راجا نے بولا تھا کہ آپ ایسا کرو اور بیٹھ سے ہلنا بیمار کیا مجھ جی میں مجھے میں جب گھر آئی تو انہوں نے مجھے بستر وستر وغیرہ ڈالا مجھے رکھا بستر میں پتہ ہے میں نے کیا کیا دن بھر مجھے نیند آ گئی میں جیسی ہی اٹھی نا چائے پینے کے پ پھر سو گئی پھر کھانا بھی نہیں مانا کھانا وہ ایسے ہی تھا مطلب دن بھر وہ میں کتنا بیمار رہی جیسے کہ میں ہزاروں سالوں کی بیمار تھی پھر جب مجھے عادت ہوئی نا میں نے بولا نہیں بس تر پکڑنا ٹھیک نہیں کیونکہ موت اپنے ہاتھ میں نہیں ہے نہ ٹھیک ہونا اپنے ہاتھ میں ہے اس لیے اٹھو یہ دماغ سے چھوڑو آپ کیسی ہو کیا ہو جیو جیسے عام آد می جیتا ہے ویسے ہی جیو
ہاں
ہ میں نے اپنے دل میں یہی ٹھان لی الحمد للہ میں ٹھیک ہوں اب درد تو ہوتا ہی رہا
اگر بیمار بھی ہوتا ہے ن ا انسان بستر پ بیٹھ وہ زیادہ ہی بیمار پڑ جاتا ہے اگر وہ اٹھ ٹا ہے نا نہاٹا ہے تھوڑا کام کرتے ہیں اللہ کی قسم مطلب ادھے سے زیادہ فرق ویسے ہی ہو جاتی ہے
آپ کو پتہ ہے جب مجھے مطلب کولڈ ہوتا ہے نا بس کولڈ کی دو تین دن مطلب کہہ کولڈ کاف فیور وہ جب ا ایکسٹریم والا ہوتا ہے تو اس کے دو دن د دن بعد میں اٹھتی ہوں میں نہاتی ہوں میں پھر اسی سے ٹھیک ہو جاتی ہوں
ہون اللہ اسے ٹھیک ہو جاتا ہے انسان جب بستر میں ہی رہ تا ہے نا اس کہاں ٹھیک ہو جاتا ہے اسے زیادہ ہی بیمار پڑتا ہے
سچ میں صحیح بولا آپ نے
وہ کہنا بیٹھ ادھر میرے وہ سسرال میں کام کرتے ہیں میں اگر ادھر وں مطلب ایک دن کروں گی نا صفائی اوپر سے نیچے پھر دوسر دن وہ مجھے بولتے کیا کر رہے ہو اللہ کی قسم میںی نے اصل ادھر کام کیا نا ایسے جیسے مجھے نظر لگئی میرے کام والی جیسے خدا نہ کرے ہ میری دیورانی ب میری دیورانی بولتی ہے مجھے پچھلی بار میں نے اس نے بولا مجھے ڈسک ہے اس کو بھی ڈسک ہے لیکن اس کو ڈسک ہے نا وہ کچھ بھی نہیں کرتی ہے مطلب وہ اب مطلب الگ رہتی ہے اس نے بولا میں الگ رہوں گی وہ اب الگ رہتی ہے اس کا بیٹا ہے ہس بنڈ ہے اور خود ہے وہ ادھر بھی بولتے ہیں میں کچھ نہیں کر پاتی ہوں میں وہاں سے بھی جاتی ہے صرف مائکے ورنہ الگ رہ کے پھر ہسبینڈ کے لیے جانا ہی نہیں پڑتا ہے کیونکہ اکٹھے اگر ساس جو بھی ہوگی بیمار ہوگی ٹھیک ہوگی ادھر رہے سکتا ہے وہ میں جاؤں گی ادھر کی ماں ہے وہ کرے گی کم سے کم اگر کام نہیں کرے گی تو چائے کھانا تو دے گی ہی وہ الگ بھی نہیں بیٹھتی ہے وہ جاتی ہے بولتی ہے مجھے کمر میں درد ہے میں ادھر ریسٹ کروں گی جب مجھے نکلے کسی کو بولتے ہیں مجھے ایسے مجھے برا لگا تو میں بھی نکلی وہ یے اب مطلب بیٹھتے ہیں میں ایسے ہی پوچا مارتی ہو جیسے مارتے ہیں نا ویسے وہ مجھے بولتی بھابی آپ کیسے ایسے پوچھا مارتی ہو اب وہ کہاں بنے گا ایسے پوچا مارا اللہ کی قسم مجھے میرا ہسبینڈ بولتا ہے تمہیں نظر لگ گئی تم بہت مانتی ہو میرا مجھے وہاں پے یہ مطلب میرے یہاں پے میرے ہسبینڈ کے چاچو بھی رہتے ہیں سائڈ میں ہی وہاں اس کی چاچی بولتی تھی تم سویرے دھوتی ہو آنگن یہاں سے پانی ڈالتی ہو میرے ہسبینڈ نے بولا اللہ قسم مجھے اسی ٹائم میرے ہسبینڈ نے بولا تم ٹھیک نہیں رہو گی اب تم دیکھنا
وہ ہی آج دوائی لی جو ڈاکٹر نے دی
ہاں
اسے اب نیند آئے گی
آ وہ پرریگیبلن ہے نا شام
خوب چڑھے گی اب دیکھ لینا اس کے کتنے سائڈ افیکٹس ہیں خوب چڑھے گی کیوں کی پتا ہے ابھی کروں
ہوں
ہو نے دو گیارہ منٹ کیونکی پھر اچھا مل آتا ہے
ٹھیک ہے
ہوں
کوئی بات نہیں اب اسے بول تو دوائی خانے کے آپ کے بولنے سے ہی مجھے یاد آیا مجھے
ہاں دوائی لو نا تبھی تو فرق ہو ابھی بیٹھو گی اور
مجھے جانا تھا کل میرے ہسبینڈ نے بولا کل آنا گھر میں نے اسکو تو بولا اب ڈاکٹر نے بولا ہے تھوڑا سا ریسٹ کرو دیکھوں گی اب کیا اگر مانے گا تو بیٹھوں گی اگر نہیں مانے گا تو پھر جاؤں گی ہاں
کے آیا جان آئی گھر
نا ابھی نہیں آئی
آنا ہے کی بیٹھنا ہے
پتا نہیں فر وہ کہاں مانتی ہے آج اس کو لیٹ بھی لاتے کبھی اس کو پرسوں ساڑھے گیارہ بجے لا یا
چلو ٹھیک ہے میں واپس کرتی ہوں کال آپ کو اللہ حافظ